آ ہلو ولیکم السلام کیسی ہیں آپ
جی محترمہ عام خیریت سے آپ بتائیں آپ کیسی ہیں
جی ہم بھی بےحد اچھی ہیں ایک منٹ رکیئے اا روڈ پہ گئے ہیں آ رہے ہیں
جی اچھا ہے جی ہم خیریت سے ہیں جی بتائیں آپ کے خاندان ان میں سب خیریت سے ہیں
جی ہم بھی خیریت سے ہیں چرست تندرست ہیں آپ بتائیں آپ کے خاندان میں کون کون ہیں
پھر سے بول سکتے
جی چو درس تندرست ہے آپ بتائیں آپ کے کاندال بس کون
می ہے ہمارے ابو ہے ہماری دو بہن ہیں ہمارا ایک بھائی ہے ہماری ایک بھبھی ہے ان کی چھوٹی سی بیٹی ہے ہمارے دادو ہے ہماری دائی دادی ہے ہمارے تاؤئے ہمارے سایا ہے سوری ہماری
جی بہت درما اس طریقے سے آپ ہنسی کے ساتھ میں بات کر رہیں گی تو آپ کے س خراب ہو سکتے ہیں
ی ہم یہ بول رہے تھے ہمارے امی ہیں ہمارے ابو ہیں ہمارے دادو ہیں ہمارے دادا دادی ہیں ہماری آیا ہے ہماری تائی ہیں ہم ہماری آپ ہی ہیں جو ہمارے ایک بھائی جانے ہماری ایک بھ بھی جانے اور ہماری ایک پیاری سی پتلی بھی اور ہماری کان ہے اور تیز ہماری کپو ہے
جی اب تو بہت بڑا کھانا ل
جی ہمارا پ بڑا کاند ہے
اچھا ہے تو آپ کے خاندان میں سب تندرست ہے
جی بس اللہ تعالا کی ہے ہمارے یہاں سب سوستھ ہے تندرست ہے ایک دم درست ہے
جی اچھا ہے خدا پر رحمت بچائے رکھے آپ کے خاندان کو خوش رکھے یہی آارو کرتے ہیں یہی
جی بہت بہت شکریہ آپ کا آپ پر بھی اللہ تعالا ہمیشہ اپنی رحمت بنائے رکھے آپ کو اور آپ کے خاند نانگو ایک دمچ اچھا رکھے ایک دم سوستھ درست رکھے ہمیشہ آپ پر خدا کی نکیت برستی رہے
جی جی آپ پہ بھی خدا کہ نے کیا سہی پ رہے آپ بھی خدا کے نیک بندے لگ رہے ہیں ہمیں اور بتائیں آپ مستقبل میں کیا کیا کرنا چاہتے
جی ہم مستقبل میں آرمی میں جانا چاہتے ہیں
جی کیا بات ہے آپ نے
آرمی کے ساتھ ا میڈیکل میں بھی جانا چاہتے ھم ہمیں یہ پ بےحد
جی اچھا ہے آپ کو ایف ایم سی بی پسند ہے ہمیں لگتا ہے آپے ایف ایم سی میں چلے جائیں گی تھوڑی سی پڑھائی کریں گی تو ویسے تو آپ پڑھائی بہت کم کرتی ہیں آپ کی بڑی اب بھی بتا رہی ہوں
جی ہم کیا کریں ہماریے امی امبو اب مری امی اور اب ہمیں جانے ہی نہیں دیں گے وہ دور کا نام سنتے ہی ہم سے منع کر دیتے ہیں
ایسا کچھ نہیں ہے آپ کے امی ابو آپ کو جانے دیں گی پر آپ انہیں پڑھ کر دکھاؤ
وہ بات ٹھیک ہے ابھی ہم نے ایک فارم بھرنے کا بولا تھا ہمارے امی ابو نے منع کر دیا کیونک وہ کافی دور تھا تو پھر اس کے بع میں ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم جب انہوں نے ہمیں جوھ پور نہیں جانے دیا تو وہ ہمیں مہاراشٹر تو کیا ہی جانے دیں گے کیونکہ وہ ہم پونے جانا پڑے گا
یا آپ خود آپ کو ایسا کر کے تو دکھائیے کیا آپ کے امی ابو آپ کو جانے دیں آپ کو مہاراشٹر کیا وہ تو کرناٹک اور کیرل تک بھی جانے دیں گے اگر آپ ان کو کر کے تو بتائیں ماری امی ابو تو نہیں کرتی دیا سیا
جی
پڑھتے ہیں انہوں نے ہمیں آگے تک پڑھایا ہے اچھا ویسے آپ بتائیں آپ کو سئر کرنا کتنا اچھا لگتا ہے سر سفر کرنا
جی ہمیں بےحد پسند ہے ہم جاتے بھی ہیں ہم ہم بھی لاسٹ ٹائم ویشنو دیوی گئے تھے اس سے پہلے سوائی مادھو پور کا ہی تھے
اچھا اور آپ کو بھارت کا کون سا شہر اچھا لگتا ہے پہلے ابراجستھان کا کون سا شہر اچھا لگتا ہے یہ بتائیں آپ
جی راجستھان میں ہمیں جے پور بےحد پسند ہے جے پور سے ہمیں بچپن سے لگاو ہے ہم چاہتے ہیں ہم اپنی آگے کی تعلیم جے پور سے پوری کریں اور ہمارے امی ابو بھی چاہتے ہیں ہم جے پور سے پڑھائی کریں ہم جے میں گھومنا پھرنا وہاں کا وہاں کی چوڑیاں وہاں کی جوتی وہاں کی ہر ایک چیز کافی خوبصورت لگتی ہے اور اللہ کی مہربانی سے ان سے ہمارا الگ ہی لگاؤ ہے
جی جی اچھا ہے آپ پ بھی بنی رہے ہم تو خدا سے یہی بولیں گے دعا کریں گے کہ اگر آپ کو جنت میں نوازے اگر آپ کو جے پور جانا ہے تو آپ کو جے پور سے ہی آپ کی پڑھائی کرے خدا ہم تو خدا سے یہی حارج کرتے ہیں ہم دعا کریں گے خدا سے کہ آپ کو جے پور سے آپ کی تعلیم پوری کرے
جی بہت بہت شکریہ محترما آپ پہ بھی اللہ تعالی ہمیشہ آپ نے ن کیا بظاہر رکھ کہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آپ کے آپ کے خاندان کو ہمیشہ درست رکھے آپ اپنی مستقبل میں ہمیشہ ا اونچائیوں کو چھوئے ہم تو چاہتے ہیں آپ بھی اپنے لائف میں جو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ جلدی سے اس مقام کو حاصل کریں
جی آپ بھی اپنے مقام پہ جلدی ہی پہنچے ہم خدا سے یہی دعا کرتے ہیں آپ کریں اپنی اونچائیوں کو پہنچے
کر کافی اچھا لگ رہا ہے آپ ہمارے بارے میں اللہ تعالی سے اتنی اچھی دعائیں مانگ رہی ہیں آج کے سمے میں کوئی کسی کے لیے اچھا بھی نہیں بولتا آپ ہمارے لیے دعا مانگ رہی ہیں آپ کا بےحد بےحد ج
جی ہمارا کیا رہا ہے اللہ ہی کرے گا جو کرے گا ہم نہ کہیں اور ا اور اگر اللہ کو کرنا ہو تو اللہ تو تب بھی کریں گے نا ہم کیا ہی کہہ سکتے
جی یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح بولی ہے کسی کے لیے برا بولنے سے کیا فائدا ہوگا وہی جو اس کے قسمت میں ہوگا جو اللہ تعالی نے اس کے لیے سوچ رکھا ہوا
جی بالکل جو مستقبل میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے چاہے کچھ بھی کر لو جو اللہ کر
کا بندے کی کرموں کے اوپر بھی ڈیپینڈ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے رہتا ہے اس کا رکھ رکھاؤ اس کا لوگوں کے ساتھ ووہار اللہ تعالی کو
جی بالکل ہماں جی بالکل
اور آپ بتائیں آپ کو کیا آپ کیا شوق فرماتی ہیں محترما
جی ہم تو ایسے ہی فلمیں دیکھتے ہیں ویب سیریز دیکھ لیتے ہیں ہمیں یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں غزل سنتے ہیں کہانیاں سنتے ہیں قبالیاں سنتے ہیں نسرد فتح علی خان جی کی اور تو ہمیں پڑھنے کا بے حد شوق ہے پڑھ جی میں پڑھنے کا بےحد تو ہم پڑھتے ہیں ابھی فی الحال ہم ہماری تعلیم تو پوری ہو چکی ہے ابھی ہم کمپٹیشن اگزام کی تیاری کر رہے ہیں ریوینیو آفیسر
جی اللہ تعالا آپ کو جلدی آپ کے مقام پر پہنچائے خدا کرے کہ آپ اس ایگزام کو اچھے سے پاس کریں اور اپنے امی ابو کا جو سر ہے وہ گرب سے اوپر اٹھاے ی ویسے آپ بتا سکتے محترمہ ا فی الحال آپ کیا کر رہی ہیں بیٹھی ہیں یا کیا کر رہی ہیں آپ
جی ابھی ہم کیلا کھا رہے تھے آپ کو آواز آئی ہوگی
جی نہیں لیکن لگتا ہے آپ کو کیلا بےحد پسند ہے آج کل کے جو لوگ ہیں وہ کلا کم پسند کرتے ہیں کھاتے بھی نہیں ہے لیکن آپ کھا رہی ہیں تو ہمیں لگا آپ کو پسند ہے
جی بےحد تو نہیں ہے پر ٹھیک ہے اچھا لگتا ہے کھا لیتے ہیں تب اور پھر یہ بھی ہے کہ جب بھوک لگتی ہے تو سب کچھ اچھا لگتا ہے پر بھی ہمیں کھان روٹیاں کھانے کی بھوک نہیں لگ رہی تو ہم نے روٹیاں نہیں ہھ ویسے ہی من کر رہا تھا کہ کچھ کھا لے تو ہم نے کیلا کھ
لیکن آپ ایسے کھانا انن نہ کریں کھانا کھا لیا کریں کیونکہ اگر ہم نہیں کھاتے ہیں نا تو ہمارے اندر کئی ساری بیماریاں آ جاتی ہیں
جی ہاں جی ہمیں پتہ ہے پر ہم تو اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ میں بیمار کیوں ہی کرے گا
لیکن آپ ایسے تو نہ کریں تو کھائ پکتے
جی کھائیں گے بالکل کھائیں گے جی بالکل اور بتائیں آپ کیا کر رہی ہیں
جی ہم بس بیٹھے ہیں آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے آپ کی امی گھر نہیں ہے کیوںک کوئی بھی ماں اپنے بچے کو ایسے بوکے نہیں رہنے دیتا مطلب کھانا کھائے بھی نہ نہیں رہنے تو بلے ہو ج نا ہاں وہ ہماری
جی آج تو آپ نے دل کی بات کہہ دی س میں یا خدایا ہم اپنی امی کو بہت یاد کر رہے ہیں ہماری امی ہم کا تو کبھی نہیں رہنے دیتی چاہے ہمیں ہم سے بولے کہ ایک ن والا کھا لے پر کھا لے ہم سے کھاتے ہیں سچ میں آپ نے تو امی کی یاد دلا دی
کر دیتے نا کہ ہمیں کھانا نہیں کھانا تو پھر وہ ہمیں ساتھ کھلاتی ہیں ہماری پسند کا کھانا بناتی ہیں اور بولتی ہیں بار بار پہ آجا بیٹا کا لے آجا بیٹا کھ لے تو اس سے کیا ہےیا ہمیں دیکھ دیکھ کے اور لگنے لگتی ہے ویسے ہمیں مما جب بلاتی ہے نا تو ہمیں بھوک خود ہی لگ جاتی ہے پھر ہم کھائی لیتے ہیں لیکن ہماری جو بڑیا آپ ہی ہے نا بڑی نخرے والی ہیں امی جان کتنا بھی بولے وہ کھانا ہی نہیں کھاتی ان کو پریشان کرتی رہتی ہے اور ہمیں کہ بنا بنا بوولے ہی کھ
آپ زیادہ اچھی ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے اتنے بھی مچ نہیں بننا چاہیے
جی امی کو پریشان کرنا اچھا تھوڑی نا ہوتا ہے وہ میری جو بڑی آپی ہیں وہ امی کو بڑا پریشان کرتی ہیں ان کی طبیعت بھی صحی نہیں رہتی اور وہ کھانا وغیرہ بھی نہیں کاتی ان کی امیونٹی پاور لیک ہی رہتی ہے تو اس کی وجہ سے اور زیادہ بیمار پڑ جاتی ہیں تو وہ بیمار ہی رہتی ہیں لیکن ہم کو ہمیشہ کھا لیتے ہیں ہماری امی اس بات سے ہمیش خوش رہتی ہیں کہ ہم ان کو پریشان نہیں کرتے ہم ان کو جذرا سا بھی تکلف نہیں اٹھانے دیتی کیا ہی کریں آپ بتائیں اور آپ کا کیا ہوتا ہے جی آپ ذرا فون کونے پاس لائے مجھے آواز صحیح سے نہیں آ رہی ہے آپ کی
آپ ٹھیک ہے بالکل کییدیت سے ہیں
جی بس خدا کی کرپا ہے م آسمان ایک دم مے بس خدا کر میں پل رہئے ہیں امید لگا سکتے ہیں
جی آپپ نے
جی آپ کے ب صحیح سے ج آ رہی ہوں
آپ نے جو آ آ نے جو ہمیں قیمتی وقت دیا ہے اپنا اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اب تو ہماری آواز صحیح آ رہی ہوتی نا
جی بالکل محترما ہمیں بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا اچھا لگا اپ نے ہمیں جو قیمتی ہے اس کے لیے بہت بہت شکریہ اپ کا اللہ تعالی اپ کو ہمیشہ خوش خوش رکھے ہمیشہ آپ پر رحمت بنا ہی رکھے آپ کو اور آپ کے خاندان کو ہمیشہ درست رکھے
جی آپ کو بھی اور آپ کے خاندان کے لوگوں کو بھی درست تندرست رکھے ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں آپ سے بس آپ نے ج قیمتی وقت دیا ہے اس کے لیے بار بار شکریہ بہت بہت شریہ
جی آپ کا بھی بہت بت شکریہ اللہ تعالی آپ کہ ہر مقام کو پورا کریں آپ کو اونچائیا دے آپ کے نیب میں جو نہ ہو وہ بھی خشیا آپ کوود اللہ تعالی آ اور آپ کے خاندان کو ہمیشہ خوش رکھ ج
آپ کو اللہ تعالی آپ کو بہت سارے ٹافلیٹ کھلائے ہم ٹافلیٹ کے لیے آپ سے دعا کرتے ہیں خر خدا کی مرضی ہے خدا کی نیک بندی لگ رہی ہے آپ پہ تو اللہ کی نظر بنی رہے گی آپ نیک بندی زیادہ لگ رہی ہیں آپ کے اور آپ خاندان پر خدا رحم
جی اپ پر بھی بہت بہت شکریہ محترما ہمارے لیے دعا کرنے کے لیے ہم
خوش رہے چست رہے تندرست رہے ہمیں بھی آپ سے بات کر
آپ کو وقت ملے تو آپ ہم سے پھر سے بات کریے ہاںیں بڑا سکون ملتا ہے آپ سے بات
جی بالکل بالکل بالکل ہمیں بھی بڑا سکون ملتا ہے
سر ہم آپ کا انتظار کریں گے اور آپ کو اپنے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھلائیں گے
جی جی